ہیلو السلام علیکم آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہاں الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں اسی پر ایک ٹاپک بولوں گی تو دیکھو مجھے اگر انسان سوچے گا نا تو کچھ نہیں کرے گا دیکھو مجھے ایک منتھ سے پہلے یہ ٹاسک آیا تھا کیا اپنے نمبر پر یہی والا فون ہے فرینڈ ایک منتھ سے پہلے میں میری کزن ہے نا رقیہ اس نے کیا
اچھا ٹھیک
اب تب پتا ہے اس نے کیسے کیا ایک ایک بندی کو ایک ایک کال ایک ایک بندی کو ایک ایک کال ایک تب ائمن دیدی نے بولا کہ یہ ایک ایک کو ایک ایک کر رہے ہے آیا سمجھ
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
کہاں سے لاؤں گی تیز بندے تو یہ میں نے چھوڑا پھر آئمن دی نے پندرہ دن کے بعد فون کیا اب کہ ہو میں نے پھر بھی چھوڑا میں نے کچھ نہیں بولا نہ کیا پھر اور پندرہ دن ہو گئے ائمن دی نے بولا میں کسی کو دوں گی آپ کیوں نہیں کرتی ہو یہ ٹاسک کسی نے فون بھی کیا سر نے تو اس نے بھی بولا کہ کرو کہ آپ کیوں آپ نے کیوں رکھا ہے ایسے تھا ایک منتھ ہوا تو جب سب کو پیسے آئے تو دیکھو میں بول رہی ہوں کہ میں کتنا جانتی ہوں ان چیزوں سے لیکن مجھے لگا پھر جب یہاں سے کچھ نہیں دینا پڑتا ہے وہیں سے آتا ہے تو اس میں کیا ہے ہے نا
ہمم ہاں صحیح بات ہے
ڈر جاتا ہے انسان دوسرے چیزوں سے آپ نے کتنے کتنے کو مانگا یو پی آئ
میں کیا کرتی اب میں نے مانگا ایک سے اس نے بولا مجھے پیسے کٹ تے ہیں ایسے نہیں دے سکتی میں آپ آپ کیا کون دے گا یو پی آئی آئی ڈی ایسے وہ اب نہیں دیکھتے اب دیکھوں گی
فیصل نے دیا اچھے سے ہاں اچھا آپ نے بولا کسی کو گھر کے باہر مطلب ایسے ہی کسی کو فرینڈ کو آ وہ کہاں دے گی اس کو کہاں پتا لیکن ہمارے گروپ میں سب کرتے ہیں
ہے نا سب کرتے ہیں آپ کہاں دیں گے وہ
ہمیں ہمیں ہمیں یہ عادت تھی اب
ہمم
مطلب اپنے دیکھو ایم آئیسوم بسما وہ یہ وغیرہ آپ
اب سائمہ ہے سائمہ کو میں مانگ سکتی ہوں
ہاں ہاں ہاں سائمہ کو بول وہ دیں گی اس کو اس کو پتا ہے وہ اس کو پتہ بھی ہے ایئمن دیدی کو بھی بولنا تھا آپ کو
ایئمن دیدی کو تو اب نا ہوگا نا لنک کیا ہو
ہاں ہاں یہی بولا نا میں نے ہاں اس نے ہاں میں نے یہی بولا تھا نا اس نے دیا ہوگا ہاں سائما بس سائما نے نہیں کیا سائما کو آئے تھےکیا اس نے نہیں اس نے بولا پارسو بھی باغ مہتا میں مندر میں بولا کرو سب نے اس نے بولا نہیں تو میں میں بزی ہوتی ہوں مجھے بچے ہوتے ہیں وہ وغیرہ تو
اس کو نہیں ہسبینڈ نے کیا کرنے دیا ہوگا اس کو ہس بینڈ نے نہیں کرنے دیا ہوگا جہاں تک مجھے پتا ہے
نہیں اس نے
وہ مت اس کو کرنے نہ وہ نہیں اس کو کرنے دے گا یہ سب مجھے پتا ہے نا اس نے اس کو بولا ہوگا مت کر
بولا نہ ون منتھ اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا لیکن اسم نے کیا اس کہ ہسبینڈ کیا ہے فون بان بھی اپنا من مزاج اس میں کیا ہے
اب میں آی سائمہ کو ہی ہاں مجھے سائمہ یاد ہی نہیں تھی میں سائمہ کوئی مانگوں گی یو پی آئی آئی ڈی میں اس کو بولوں گی میں نے اپنے کو کیا اس اپپ سے پیسے اب یہ والے پیسے کے آپ آپ کے اس میں اکاؤنٹ میں آئیں گے تو کیونکہ یو پی آئی ابھی آیا
اللہ کی قسم میں نے ہاں آپ نے ہاں
میں نے اچانک دیا نظر اس کو آیا ہے کہ نہیں ہاں اس
ارے سب نے کیا میں میں نے بھی ایک منتھ سے اسی لیے نہیں کیا میں بھی ڈر پھر جب سب نے کیا تو میں نے بولا اس کو بھی آیا میں نے ایک میں نے ایک کے ساتھ بات کیا ایسے ہی پھلتا اس نے بولا آپ کتنا ڈر تی ہو اس میں کیا ہیں جب بولا اس میں کیا ہے جب آپ کے کزن نے ایک کام دیا تو ٹھیک ہی ہوگا دیکھو اس میں کیا سینٹینس پڑھتے ہیں ہم اس میں مرجا اس میں آپ کو لگ تا ہے کچھ ہے
نہ نہ نہ وہی اصل میں وہ لینگویج یہ ہے دیکھو یہ کیا ہے یہ میں نے ریسرچ یہ نہ اس پہ یہ ہے لینگویج سکھانے کے لیے دیتے ہیں ورنہ میں نہیں کرتی
اور کیا ہم کرتے ہیں اگر کچھ ہم کرتے پھر میں بھی میں زیادہ سینسیٹو اس معاملے میں میں زیادہ یہ سیریس ہو جاتی ہوں پھر میں نے فون جب فرینڈ جو ہے نا ٹرانسکرپشن کی ہے نہ گوگی ان لوگوں نے انہوں نے بولا کہ یہی باتیں آتی تھیں پھر ٹرانسکرپشن رقیہ کے نے بولا پرسوں میری کزن نے اس کو گیارہ ہزار آئے اس نے بولا پروسیسنگ میں ہے اب اس نے بولا بولا کہ آپ کی مجھے آئی ایک بار
اچھا ٹھ
تو میں نے بولا میں کیا بول رہی تھی اس میں ہاں اب وہ ختم ہوا وہ پروجیکٹ اب نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے اگر یہ فون یا فرینڈ کنٹینیو رہا تو وہ ٹرانسکرپشن والا پروجیکٹ تبھی آئے گا دیکھ کو ہم کر رہے ہیں نہ کنٹینیو اتنے ساروں نے کیا نہ وہ کون گو گرین نے بولا وہ کون کرے گا سبمٹ ٹرانسکرپشن میں اب آئے گا وہ پروجیکٹ پھر سے جب یہ باندھ ہوگا نہ فون آ فرینڈ تب ٹرانسکرپشن بھی بند ہوگا
اچھا ٹھیک ٹھیک اس کو آڈیو آتا ہے پھر کیا آتا ہے اس کو اس کو آڈیو آتا ہے پھر
مجھے پ اس کا مجھے پتا ہی نہیں ہے میں نے بھی نہیں کیا ہے وہ وہ مجھے بالکل پتہ ہے نہیں ہاں جیس آپ نے نہیں کیا آپ کو پتا نہیں ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے میں نے بھی نہیں کیا میں نے فارم بھرا تھا لیکن ورک نہیں آیا
ہوگا پھر اس کو آتا ہوگا کہ ا یہ چیک
ہے کہ تھا
نہیں ہاں اردو میں ہے سب کچھ وہ یہ
اس کو آپ کو لگتا ہے اس میں بھی کچھ ہے چیک کرنا ہوتا ہے پھر بھیجنا ہوتا ہے وہ ہے نا کام
ہاں وہ کام ہی ہے
میں نے پلے اسٹور میں یہ کروم میں ڈاؤن لوڈ پلے اسٹور میں ورنہ مت ہوگا پلے اسٹور میں کر ایپ ڈاؤ اگر کچھ
نہ نہ نہ ہاں نہیں یہ نہیں ہے جینوون ہے میں نے دیکھا ہے یہ جینوون ہے ورنہ میں نہیں کرتی نا میں نہیں کرتی
میں بھی نہیں کرتی اللہ کاس اگر مجھے لگتا تھا کہ یہ ہے میں بھی نہیں کر
نہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے جینون ہے میں نے دیکھا اچھا ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے اور یہ پیسے اگر ہمیں ضرورت ہی لگیں گے اس ادھر ادھر جانے میں ہی وہی
اور کیا آپ کیا بول رہے ہو آج انسان آج اتنی مہنگائی کسی طرح آنا چاہیے لیکن آس چ جنون طریقے سے تو بس باقی
ہاں جنون طریقے سے باقی کوئی مسئلہ نہیں
میں نے بھی دیکھا نا یہ پھر میں نے سوچا پھر میں نے بولا نا آپ کو میں نے کزن نے کیا تھا ہیمدین نے بولا اس انہوں نے کیا اس نے بولا آپ نے خود غلطی کی ورنہ آپ نے ٹرانسکرپشن کا پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کیا ہوگا لیکن سچ میں میں نے مت کیا تھا فون فرینڈ ایک منتھ تک میں نے کچھ نہیں کیا تھا اس کو اسی لیے مجھے پھر ہاں میں نے خود
فرینڈ بھی وہ
پتا ہے میں نے پھر کا پتا ہے میں نے پھر کب کیا انہوں نے بولا یہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے آپ کو ایک منتھ سے پہلے آپ فون فرینڈ اب نہیں ہوں گے ٹاسکس وہاں پھر میں نے ایک منتھ کے بعد جب کیا تو ٹاسکس وہیں پہ تھے
اچھا
ہو پید ٹاسکس
اچھا پھر آپ نے ایک مہینے کے بعد کیا
ہاں اور کیا مجھے آئے تھے ایک مہینے سے پہلے
رکو میں دیکھتی ہوں ہمیں کتنا کتنے منٹس ہو گئے ہمیں بات کرتے ہوئے رکو ایٹ منٹس ہے نا
ہاں ارشا دیدی بول رہی تھی پرسو جب وہ بیگ میں تب آئی پھر میں بھی وہی تھی آئمن دیدی بھی بولا شاید نے ان کو بھی نیلم کو بھی کام دو اب میں نے بولا ارشاد دیدی کو ہاں اللہ میں نے بھی ٹرانسکرپشن کا نہیں کیا اس کو اچھے پیسے آئے ان لوگوں کو اس نے بولا پھر یہ نیلم نے بولا پہلے میں کروں گی تو اپفنا دیدی نے بولا آپ نے بولا تھا دیکھو کریں گے تو جب اچھا لگے تو وہ بولا وہ بھی کریں گے
ہاں اس نے بھی وہ بھی مجھے بول رہی تھی میں نے اس کو کہاں پیسے آتے اس نے کہا جب تمہیں آئیں گے پیسے مجھے بولنا تم نے مجھے یاد دلایا میں اس کو بولوں گی لیکن
دیکھو میں ایک بات بولوں آپ کو دیکھو ہم ہم نے کچھ برا اس کو یہاں سے مت اگر ہمیں کچھ کسی کو برنا ہوتا ہے وہ فراڈ ہوتا ہے پھر کی اس کو دینے پڑتے ہیں یہاں سے کچھ مانگتے ہیں پہلے بولتے ہیں ساتھ ہزار نکالو پھر یہ آئے گا یہ کرنا ہے وہ فراڈ ہوتا ہے
اور ہمیں وہ یہی سے ہم نے بات کی تو پیسے آئے اور آئے بھی وہ الگ بات ہے کہ کوئی خراب ہو جائے گی کال تو اس کو کٹ جائیں گے لیکن آئے نا ہمیں اور ہم اپنے اس سے ہی ہم اپنوں سے ہی بات کرتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کیا مہندی کے ساتھ کیا آئمن دیدی کے ساتھ کیا آوس کے ساتھ کیا اور کس کے ساتھ میں نے کیا رکا نہ رکائے کے ساتھ میں نے نہیں کہ ان کے ان لوگوں کے ہی ساتھ میں بولوں گی نا میں نے کس کے ساتھ کیا اور آ
اب وہ بول رہی تھی بانٹی دیدی کے ساتھ کرو
ہاں آئیمن بیا ایک یہ ایک لڑکی کا نمبر تو وہ بھی لڑکی تھی وہ بھی اچھی تھی تو اس کو بھی تھ تھری تھازینڈ برابر آئی اس کو تھری تھاؤزینڈ برابر آئی برابر آئے اس کو ہاں اس نے کب کل کال کی تھی پرس وہ اچھی ہے لیکن مطلب مجھے انداز سے ہی وہ بات اسی اچھی لگی اسی نے مجھے پ پھر بولا آپ کتنا ڈرتی ہو یہ جینون ہے آئیمن دی آپ کی کزن ہے اس نے اس نے آپ اسکو دیا ہوگا اچھا کا وہ وہ یہ جن میں مت سوچو اتنا مت ڈرو ہوئی اس نے مجھے وہ اچھی ہے اس کے ساتھ بھی میں نے پانچ کیے
اچھا ٹھیک یک رکو میں دیکھ رکو رکو
میں کرو اب
کرو کرو
اہم